ہوں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
بڑھیا ہیں آپ بتائیں آپ کیس ہیں آپ کے یہاں سب خیریت
جی جی ہمارے اسب خیریت بس اللہ کا شکر
ہاں جی ہاں جی
اللہ سے بہت مہربانی ہے ہمارے اوپر ہمارے یہاںب اچھا ہے سب خیریت ہے آپ فرمائے ہم آپ سے اس مدے پر ہوگا آپ نے کہ آج
چلنا لوگوں سونے کے لیے بھی سمے نہیں لوگوں کے سونے کا ب دن جو ہے ان کا وہ آگے سے پڑا رہا ہے
دیکھو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بندے کو کم سے کم اپنی لائف میں دن نے مطلب ایک ایک لائف ٹور بنا کے چلیں جس میں آپ کو کم سے کم سات سے آٹھ گھ گھنٹے کی نیند تو لے بھی ہی چاہیے کمپلسری
بالکل بالکل دیکھیے آٹھ گھنٹے کی نیند جو ہے ہمارے لیے اتنا ضروری ہے ایک یہ ایک دم مین ہے اس سے کم تو ہمیں نیند لیینی ہی نہیں چاہیے فات ہیں ہم سوچھ بھی نہیں سکتے دیر
ہوں میں
یں گے ایسا ہوگا کہ ہمیں اٹھنے میں بہت پرابلم ہوگی پورا دن ہم چڑچڑے رہیں گے اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے
دیکھو میں تو کوشش کروں گا کہ ج ہو سکے ہم زیادہ سونا چاہیے سونے سے نا کافی فائدے ہیں ہمارا شریر اسما لوسٹ نہیں ہوتا اگر ہم نہیں سوئیں گے نا تو ہمارا اسٹیما لوسٹ بٹ اگر ہم سو جائیں گے دن میں جا سےیادا اچھے ٹائم تو وہاں اسٹیمنا بالکل بھی لوس نہیں ہوگا بوسٹ ہوگا
بالکل بالکل آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھیے اگر ہم بہت کم سوتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کو بہت نقصان ہوتے ہیں ہمارے دماغ کو بہت ن نقان ہوتا ہے دیکھیے اگر ہم بہت دیر سے سوئے گے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے صبح اٹھ ہیں تو چڑچڑا پر رہتا ہے چوٹی چھوٹی بات پر ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے اور ہمارا دماغ تھوڑا صحیح سے کام نہیں کرتا ہمیں بہت جلدی ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور بھی کھانا کھانے کا من نہیں کرتا ہے لیکن ان سب کا کارن جو ہم بولیں گے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا فون زیادہ یوز کرنے سے کیونکہ ہم دیر رات تک فون یوز کرتے رہیں گے دیر رات تک فون یوز کرتے رہیں گے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ اچھے سے آرام نہیں پات دیکھیے رات بنی ہوتی ہے آرام کرنے کے لیے رات کا سمے ہوتا ہے ہمارا سونے کے لیے کہ رات کو ہمیں سونا چاہیے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو فون یوز کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کچھ یوز کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ہمیں بہت پروابلم میں کہوں گی آپ کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے فون کو بند کر دینا چاہیے اور فون کو اپنے سے آپ اتنا دور رکھ دیں کہ جس
جی
کس ہے ف کیا فول لینے جیں اک بالکل ہاں جی فرما
دیکھو نارمل بتاؤں تو نارم بولو تو میرے حساب سے تو دیکھو سم تھنگ سم تھنگ ہم زیادہ تر سونا چاہیے سونا بیٹر ہے پر ہر چیز ایک سیمھ تک اچھی رہ اس چیز میں بتاؤں تو سونا بھی زیادہ آ نہیں چاہیے کم سے کم آٹھ نو گھنٹے کے نید لے لو بہت ہے چھ سے سات سات سے آٹھ آٹھ سے نو بھی چلے گا بٹ نو سے اوپر متلو کیونکہ نا زیادہ بھی نہیں کمپلسری اچھی نہیں ہوتی میرے متابق
بالکل بالکل ہاں آپ کو ایک بار بتاتے ہیں دیکھیے آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم اچھی نیند لے کر اٹھتے ہیں تو ہمارا موڈ بہت اچھا رہتا ہے ہمیں گھر کا کام آرام سے کر لیتے ہیں بالکل
زیادہ سو کے ہٹتے ہیں نا تو ہمارا شریر بہت تھکان تھکان سا فیل کرتا ہے
بالکل دیکھیے اگر ہم ایک دم سو کے اچھا فریش اٹھیں گے تو ہم پڑھائی نوکری ان سب میں اچھے سے دھیان لگا پائیں گے اور لوگوں سے بھی اچھے انداز میں بات کر پائیں گے لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو ہر کام بہت جیسا لگتا ہے دیکھیے یہ اور ایک اہم بات ہے کہ سوتے وقت ہمارا جسم جو ہے خود کو ریپیئر کرتا ہے دن بھر جو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے مسلس کو آرام ملتا ہے اور دماغ دن بھر کی معلومیت کو اچھے سے یاد رکھتا ہے اس سے جو بچے پڑھائی کرتے ہیں وہ اچھے سے زیادہ اچھے سے سوئئے ان کے لیے نیند بہت ضروری ہے دیگرم لگاتار جی اگر ہم لگاتار نہیں سوئیں گے نا تو اس سے ہم سے بہت برا پڑے گا تھکان محسوس ہوگی سر درد ہوگا یاداشت کمزور ہوگی تناؤ بھی بڑھے گا اور نیند بھی بربادی ہوگی اور نیند کام جو ہوگا وہ بدلتا جائے گا ہمارا وقت پھر
دیکو میں جہاں سےاں سونے کے لیے کہتا ہوں کہ جہاں سے جاں سوؤ ورنہ آپ کو دن میں نہیں جائے گی اگر آپ رات کھلیے سو گے صحیح سے رات سنی لوگے اپنی پوری نہیں کرو گے تو آپ کو دن میں آئے گی جہاں سے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں دن میں سوؤ وہ سوئی رات میں سووں
جی جی دیکھیے نا آج کل بہت سے لوگ جو ہیں دیر رات تک سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کب بارہ بج گئے کب ایک بج جاتا ہے اور پھر صبح اٹھنے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پاتی اس لیے ہمیں اپنی عادت کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی ضرور
اگر کسی جی جی فرمائیں آپ فرمائیں
دیکھو میرے مطابق اگر بندہ اتنی رات کو سوتا ہے نا
جی
دن میں بھی ٹائم تک سونا چاہیے اپنی نیند کو اپنا پوری کرنی چاہیےطب نیند پوری نہ ہو تو بے کار ہے
بالکل بالکل دیکھے کسی کی کسی کی اگر نیند اچھی نہ ہوتی تو اس کا کام کرنے میں اچھے سے من بھی نہیں لگتا فوکس ہی نہیں کر پاتے اچھے فیصلے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم لے ہی نہیں سکتے اور دن بھر ایکٹیو ایکٹو جو ہے محسوس نہیں کر پاتے ہم اسی وجہ سے ڈاکٹر ڈاکٹر نے ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ ہمیں اچھی نیند لینی چاہیے ہمیں آٹھ گھنٹے کی نیند اچھے سے لینی چاہیے
دیکھو میں تو نارملی یہ کہنا چاہوں گا دیکھو میں بھی اپنا جیسے آٹھ گھنٹے کے کی نیند تو لے ہی لیتا ہوں سمنو سم تھنگ بٹ میں چاہتا ہوں کہ اتنی نیند دو کہ آپ کی نیند پوری ہو جائے
دیکھیے کئی بار ہم جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کی وجہ سے نیند ہی نہیں آپاتی
اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ آتے ہی لیٹ
آتے ہی لیٹے تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل بالکل بس میں تو دیکھیے یہ بتلاتی ہوں آپ سے بھی کہ آپ جب بھی اپنا یہ سب نیند کا دیکھیے رو روٹین بنائیں ہمارے حساب سے ایک روٹین بنانا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے لیکن ہر انسان کی روٹین پر کام کرنا چاہیے اس کا کھانے کا ٹائم سونے کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم ایکسرسائز کرنے کا ٹائم سب کام کا ایک روٹین ہونا چاہیے جس سے وہ روٹین کے حساب سے سارا کام کرے اور بہت زیادہ وہ اچھا اچھا رہے گا پھر
دیکھو میں خود روٹین کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں دن میں رات کو اچھا خاصا ٹائم سوتا ہوں دن میں جاب پہ آتا ہوں جاب سے جاتا ہوں پھر کوشش کرتا ہوں کہ پندرہ بیس منٹ سو جاؤں بٹ سونے مل نہیں پاتا کوئی دقت نہیں ہے لفٹنگ کی پریکٹس کر کے آتا ہوں پھر اس کے آنے کے بعد کئی گھر کے پہ کچھ کام ہوتے ہیں خاص خاص وہ نپٹاتا ہوں نپٹانے آنے کے بعد کئی بار اپنی خالہ کے ساتھ بھی جانا ہوتا ہے کچھ کام ہوتے ہے ان کے بھی نپٹا کی آتا ہوں پھر اس کے بعدھر پہ آنے کے بعد تھوڑا بہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں پھر کھانا وغیرہ کھات ہوں پھر سوتا ہوں تو مجھے بھی کافی رات ہو جی ہے
بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم بھی دیکھیے ڈاکٹر کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ صلاح دیتے ہیں کم سے کم آپ ساتھ چار آٹھ گھنٹہ سوئے جس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی سوشل میڈیا ہم زیادہ یوز کرتے ہیں کئی باری تو اس سے نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور نیند کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور پھر ایک بار نہیں وہ ہمارا وقت ہی بن جاتا ہے کہ ہمیں سونا اسی ٹائم پھر نیند آتی ہے
دیکھو میں صحیح بتاؤں نا تم ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے دھیان دینتییے کہ نیند پوری رہے ورنہ میں دن میں نیند آتی ہے
بالکل میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ ابھی میرا کیا ہوا میرے ساتھ ابھی کچھ دن سے میرے پاس تھوڑا ورک کا لوڈ تھوڑا زیادہ تھا تو دن میں میرا کام ہو نہیں پا رہا تھا تو میں نے کیا کرا کہ رات میں کام کرنا شروع کر دیا
اچھا
اب میں نے رات میں کام کرنا شروع کیا اپنا دس دس بجے دس گیارہ بجے اپنا کھانا وانا کھایا نہ دھو کے اپنا کام کرنے لگ گئی دو تین دن تک میں نے ایسے کیا مجھے پت نگ کب روٹین بن گیا میرا کہ مجھے نیند ہی تین بجےانے لگ گئی پھر اس سے پہلے مجھے نیند ہی نہیں آتی
ایسے ہی ہوتا ہے سیم میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا آپ یقین نہیں مانیں گے آپ یقین کیین نہیں مانیں گے اب بھی نیند آ رہی ہے مجھے تو کیونکہ رات کو میں لیٹ سویا تھا
بالکل صحیح فرما رہے اب میرے ساتھ بھی یہی ہوا
کر رہے ہیں سلیپنگ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے ب اورور بھی نلد آ رہی ہے
میرے ساتھ یہیا وہی تو فرما رہ میرے سھ یہی ہوا دو دن سے میں چلو تھوڑا بزی س کام کا لوٹ تھا تو کام وغیرہ کرنے لگے لیکن کل میں سوچا چلو میں اب کام نہیں کروں گی اب میں سوں گی رات رات آرام سے تاک کہ نیند پوری ہو جائے اور میں سونے کے لیے لیتی ہوں بستر پہ آ مانیں گے مجھے مجھ نیند ہی نہیں آئی ہے
اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ لیٹتے ہو گے
تبھی نیند آ جاتی ہے ہاں بالکل ابھی مجھے نیند آ رہی ہے پتا نہیں کیسا تھا دو دن میں ہی دو دن میں ہی ہمارا شریر نے اتنی جلدی اپنی عادت بنا لی ہے دو دن کی بات وہ عادت مان لی ہے اور جب ہم میرے ٹائم سے پہلے سے ہوئے تو ہماری وہ عادت نےک س
ہ ا دیک کو
ٹائمس ہونا چاہیے
دیکو شریر کا اپنے آپ خود عادت بدل جات ہے کیسی عادت ہوتی ہے اپنے آپ بدل جاتی ہے میے شریر کی خدا ہیب بن رہی ہے دھیرے دھیرے کہ بھائی جتنا سے زیادہ سے زیادہ ہو سک میں نیند کمپلیٹ کرا ا می نیند کمپلیٹ نہیں ہو پاتی نا تو شریر میں دقت ہوتی مجھے جیسے کہ اب میں جاب پر ہوں اب میرا کام کرنے کا ٹائم ہے مجھے اب نیند آ رہی ہے
بالکل اور نیند نہیں آتی تو سر درد ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی تو
سیم سے درد بھی ہو رہا ہے
میرا بھی آدھا سر درد اور لگ جاتا ہے ایک سائڈ سے بس پھر تو مگر تھا کوئی دکھے نہیں بس پنکھا مل جائے اور سو جائے جا کے
میں تو کوشش کرتا ہوں بھائی جتنا ہو سکے تو اندر سوتا رہے اپنی نیند پوری کر لے اپنی نیند کمپلیٹ کر لے ٹھیک ہے نا کافی کافی کام وغیرہ کرنے سے ک شریر تھکاتا ہے انسان کا
بالکل دیکھیے آپ کو جتنا آپ کے شریر کی طرف سے جتنا آپ کو نیند جو ہے پوری کرنی چاہیے آٹ گھنٹے کی نیند آپ کو پوری لینی چاہیے جس سے آپ کا شریر تندرست رہے جس میں آپ کا تندرست رہے دماغ آپ کا اچھے سے کام کرے آپ کا موڈ بھی فریش رہے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچی نیند میں کوئی ہم اٹھاتے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ ابھی تو میں کچی نیند بتا اس نے مجھے اٹھا د کیکہ وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے ن وہ سوورا ہوتا ہے وہ ایک دم سے کچھ ڈس گ اس لیے ہمارا پھر غصہ جو ہے وہ نکلتا ہے اگر پکی نیند میں پورے اچھے سے نیند لے اٹھے تو ہمیں کتنا مزہ اب کو یہ ہمیں اٹھائے پیار سے نیند پوری لے لی ہم نے تو ہمیں غصہ نہیں آتا پھر کہ نیند ہم نے پوری کر لی اپنی
دیکھو بالکل صحی کہہ رہے ہو آپ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے بھی کافی کوشش کری سونے کی کئی بار نیند پوری کرنے کی کئی بار تو نہیں ہوتی اور کئی بار اتنا یا س ہو رہتا ہوں کہ گھر و تک ڈاکٹ کی ارجا بیٹ
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہوتا جب مجھے کئی بار تو مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آتی ہی رہتی ہے نیند بس من کرتا ہے کہ سوتے ہی رہو
ویسے مجھے آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا آپ نے مجھے بہت سیکھ دی سونے کے پہ کہ ایسے سویا کرو باقی چل ٹھیک ہم بات کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا اللہ حافظ
ج آج بھی آ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا